السلام
ہلو
ہاں السلام علیکم
ہوں وعلیکم السلام کیسے ہو
بڑھیا ہوں آپ بتاؤ
الحمد للہ
کیا کر رہے ہو
میں کھانا بنا رہی ہوں لنچ
اچھا لنچ بنا کیا بنا رہے ہو لنچ میں
میں آج ویج پلاؤ بنا رہی تھی
ویج پلاؤ بنارہے واو ٹیسٹی لگتا
بہت ہی بڑھیا لگتا ہے جیسے کہ آج سارے میں نے ویجیٹیبلس لیے ہے تو اسے واش کر لی ہے مٹر گوبھی ٹمیٹو پوٹیٹو تھوڑی شملہ مرچ سارے ویجیٹیبلس کو کٹ کر لیا ہے میں نے پھول گوبھی بھی لی جیسے بار باری چوپ کر لیا ہے میں نے اونین بھی اس میں دو ڈلی لی ہے
اچھا
اسے چاپ کر لیوں جیسے کہ چاپ کیے بعد میں نے آئل ڈالا
ہوں
آئل ڈالی اس میں کوکر میں پھر جیسے میں نے اونیئن دالی زیرا رائی ہری مرچ بگار میں دالا بہت بڑھیا ٹیسٹ آتا ہے پھر اس میں سارے ویجیٹیبلس چھوڑ دو
ہوں
تھوڑا سوٹے کر لو سارے ویجیٹیبلس گارلک پیسٹ بھی ڈالو اس میں ٹرمیرک پاؤڈر اور گرم مسالحہ ریڈ چلی پاؤڈر ڈالی اس میں سارے مسالوں کو سارے ویجیٹیبلس چھوڑ کے سوٹیں کر لینا ہے جیسا لگ بھگ اس میں دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں سارے ویجیٹیبلس سوٹیں ہونے کے لیے اوکے پھر میں جیسا میں نے پانی چھوڑ دیا دو گلاس رائس لیا میں نے اس میں چار گلاس پانی چھوڑ دیا پانی کو ابال آنے دیا پانی جیسے پانچ سے دس منٹ لگتے ابال آنے کے لیئے
ہاں
ہمم ابال آنے دیا میں نے پھر پھر جو رائس تھے وہ چھوڑ دیا نمک ڈال دیا پھر کوکر لگا دی میں نے پریشر کوکر لگ بھگ پندرہ سے بیس منٹ لگے اتنی رائس ویج پلاؤ بننے کے لیے
ہوں ہوں
جیسے میرا ہوں میرا رائس پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے اس میں بننے کے لیے ہوں
آسان طریقے سے
ہاں سمپل ریسیپی ہے جبھی چھٹپٹ بن جاتی ہے آپ کیا بنا رہی ہو آج کون سی ریسیپی بنا رہی ہو آپ ھممم
جیسی اڈلی بنا رہی ہوں اس بار
اڈلی کیسی بنتی ہے کیسی بنتی ہے
میں چاول کو رات چاول اوڑد کی دال رات بھر بھگو کے رکھ دیتی ہو پھر صبح میں اس کو اچھے سے گڈھ کر کے پان پے رکھ دیتی ہو بعد پھر اس کو
ھممم
میڈ نائٹ اس کو بھگو کے رکھ دیتی کیا
بعد
ھممم ھممم
پھر میں تھوڑی ایک باٹی میں روا سوجی کا
کے بھگاتے
بھائیے ایک چاول اور اڑد دال بھیجو دے
اچھا
واپسز اس میں سے ڈال دیتی اچھاسے میش کرتی ہو تینوں ڈال دیتی ہو اچھے سے ہاں اس کو بھی اچھے سے بھیٹ لیتی پھر جلی کا برتن لیتی اس کو اچھے سے بوائل ہونے پیسٹ کو مکس کر کے اس میں بیٹر ڈالتی ہو پندرہ منٹ میں پھر تیار ہوجا
اچھا
ہاں سامبر پہاڑ جل کوئی اندر آیا یہ سب چیزیں
ہوں اس کے ساتھ سامبر بناتے کیا
جی سانبر بناتی ہو بہت ٹیسٹی ایسا
اچھا کتنا ٹائم لگتا
اس کو دال کتنیی پڑ جاتی دس پندرہ منٹ دال کو تھوڑا ٹائم لگش ہوتی تو اچھے سے بنانا چاہیے وہ اچھی لگتی ہے
اور اڈلی کیسی بنتی ہے آپ کے پاس یہ اڈلی کیسے بنتی سانچے میں
اڈلی کا جو سانچہ آتا ہے ایک اسکا وہ آتا ہے بوکس اسکے اندر گریز لگاکے تیل گریز کرلیتے اسکو اور اس کو کر دیتی پندرہ منٹ میں آپ کی اڈلی بن جاتی ایک بار میں دس اڈلی بن جاتی
ہوں میرے پاس جو ہے اسٹینڈ اس میں ٹوینٹی اڈلیز بنتی ایک بار میں ون ٹائم میں
میرا چھوٹا اسٹنڈ ہاں اسلئے
اچھی بن جاتی
ہوں اور ٹیسٹی بھی لگتی ہے سمپل سی ہے ہلکی ریسیپی یہ اور کھانے میں بھی بہت مزے
جلدی بن جاتی
جلدی
ہوں
ہوں ہمارے ادھر کوکونٹ چٹنی کھاتے ہیں اس کے ساتھ اڈلی سانمبر یہ اڈلی اور ڈوسے کے ساتھ
ہاں ڈوسا کیسے بناتے ہیں آپ کو آتا ہے بنانا
ہوں یہی جو بیٹر بتایا آپ نے اس کو اس کو توے پہ ڈال دیتی نان اسٹک پین میں روٹی کے جیسا اسے پھیلا دیتے گول ہاں پھر سیکھ لیتے اس کو ایزی ہے ڈوسا بنانا یہی سیم پروسیجر ہے آپ نے جو بتائے تھے
اچھا آپ بتا دو کیسے بناتے
ہوں وہی اس کو کیا دال بھگو دیتے پہلے جیسے ایک گلاس دال لیتے دو گلاس رائس لیتے رات میں مڈ نائٹ میں اسے ہونے دے رات بھر اس بھگا دیتے تھے صبح دھولے تے اسکو واش کر کے پیس لو ٹھیک ہے واش کر کے پیس لو اس کو پھر اس میں کوکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا نمک اور نیمبو ڈال کے مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے ایئرٹائٹ کنٹینر میں رکھ دینا جیسے اس ڈوسے کا ایسٹ آ جاتا ہاں تھوڑا ایسٹ آتا اس میں ہاں پھر جیسے نان اسٹک پین میں ایک ایک بال میں لے لو کہ ایک ایک ایک ڈھکن ڈالو س روٹی کی جسا گول گھماؤ اور اس وہ آلو کی چٹنی سانبر کیسے بھی آپ سرو کر سکتے اس کے ساتھ ایزی ریسیپی ہے جھٹپٹ ریسیپی جبھی بن جاتی ہے ٹائم نہیں لگتا اس کو زیادہ ہوں ٹرائی کریے بہت ایزی ریسیپی ہے اور یہ یہ بھی بنتے ہیں ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کو مسالے والی بھنڈی
مصالے والی بھنڈی کیسے بناتے
مسالے والی بھنڈی جیسے کہ میرے پاس ا وہ کیا بولیں گے اس کو اسے وہ کرتے ہیں بھنڈی کو چوپ کر لو بیچ میں سے دو دو دو دو کر کے
ہاں
کرسپی ایسے مسالے والی جیسا پھر میں نے اس میں تھوڑا ہلدی مرچی نمک نیمبو تھوڑا میں مکس کر دینا جو بھنڈی چوپ کیے ہوئے ہے نا اس میں مرچی نمک نیمبو دال کے مکس کر لو اور آئل ڈالو کڑھائی میں اور اس کو فرائی کرو
اچھا
نیمبو بھی بہت بڑھیا لگتی ہے بھنڈی ایسیے مسالے والی بنانے میں
سب ہاں
سمپل سی ریسیپی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے
ہوں بہت زیادہ ہارڈ طریقے سے بناؤ پہلے اس کو باریک باریک چوپ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو سیکتی ہوئے پھر اس میں ہلدی مرچی مرچی مصالے مرچی پاؤڈر یہ سب ڈال کے اس کو سوٹے کرتی ہوں بہت ٹائم لگ جاتا ہے مجھے بھنڈی بنانا تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے
نہیں بھنڈی بہت سمپل سا سمپل طریقہ ہے بنانے کا کوئی ہارڈ نہیں ہے زیادہ
مجھے تو بہت ٹائم لگتا ہے اسی لیے میں بناتی نہی ہوں بھنڈی جلدی
بھائی بھنڈی کو بیچ میں سے کٹ کر لو مصالے مکس کر لو اور فرائی کر لو کڑھائی میں
اچھا پھر سے ٹرائی کرتی ہوں یہ ریسیپی بہت اچھی لگی مجھے سمپل سی بھی ہوتی ہے اور جلدی چھٹ پٹ بن بھی جاتی ہے
ہوں اور ٹیس ٹیسٹی بھی بنتی وہ
اور ٹیسٹی بھی ہے اس کو سنتے اچھا لگا
بہت ایزی ہے بنانا بھی بہت ایزی ہے ہارڈ نہیں ہے جیسے کہ سویابین بھی بنتا ہے ہمارے پاس
ہوں سویابین فرائیز سویابین بھی بہت ٹیسٹی بتا ہے جیسے کہ بوائل کر لو اس کو گرم پانی میں اس میں کنٹک کی مصالہ ڈالو گارلک پیسٹ ریڈ چلی پاؤڈر ٹرمرک کارن فلور تھوڑا مکس کر کے اسے ایک گرم کڑھائی میں فرائی کرو اچھے سے جیسے کہ کڑھائی کو بھی پانچ سے دس منٹ لگ جاتے گرم ہونے کے لیے
ہوں
کڑھائی میں گرم ہو گیا پھر وہ چھوڑ دو جو آپ نے مکس کئے سارے سویابین بہت ہی وہ تو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں مصالہ لگا کے پھر فرائی کرو پھر گرین چٹنی یا سویا سو یا ٹومیٹو سوس سے سرف کر سکتے ہیں بہت ایزی ریسیپی ہے آپ یہ ریسیپی بھی ٹرائی کر سکتی ہو سویابین کی جو ہوتی ہے تو سویابین اور سارے آئٹمس سویابین سے بہت سارے آئٹم بنتے جیسے کہ سویابین کباب سویابین ٹکیا
ہاں
سویابین خی سویابین کوفتہ
اچھا
وہ ہوں بہت سارے ریسیپیز آپ بنا سکتے ہو
اچھا میں یہ جو آپ نے بتایا وہ بتاؤں
ہوں ٹائم بھی کم لگتا اور سمپل سی ریسیپی ہے فسٹ فاسٹ بن جاتی زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ ریسیپی بنانے کے لیے
اچھا ٹیسٹی ریسیپی لگ رہی ہے آپ انشاء اللہ میں ٹرائی کروں
چٹنی ٹماٹو سوس یا اس سے بھی کھا سکتے میونس جو ہوتی ہے وہ اس سے بھی آپ ہوں ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کوئی بھی
آپ میونیز گھر پے بناتے ہو
نہیں ہاں ا لمیا نہیں میونیز ریڈی میٹ لاتے ہوں باہر گھر پہ نہیں بناتے چلیے مجھے آپ کی ریسیپی بہت ہی اچھی لگی میں ٹرائی کروں گی اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ